السلام علیکم
وعلیکم السلام
بتائیے کیا حال چال ہے
میرا حال چال ٹھیک ہے
سب خیریت ہے
ہاں
تو اور اور سب کام ہو رہا ہے ابھی
ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے بس مطلب جسٹ آئے ہیں گھر مطلب ڈیوٹی سے
اچھا جلتے سب جسٹ گھر آیا آپ
ہاں
تو سر یہ کیا بولتے ہیں ہیں ادھر آپ کا راجدھانی کہاں ہے راجدھانی
رانچی
رانچی تو رانچی کبھی گئے ہیں
بہت بار گئے ہیں
وہاں گھومے وومے ہیں
وسے تو کا جگہ نہیں گھومیں پر
ا
گا ہاں
خا جگہ نہیں گھومنا ہے ادسک معال
بتا رہے ہیں مندر وندر گئے ہیں اورپ پھر ایک مسجد ہے وہاں پہ بھی ہاں گئے ہیں گئے ہیں
اچھا مزید گیا ہے اچھا تو یہ کیا بولتے ہیں سنیما ونیما ہال واٹر پارک یہ سب
ہاں
ہ کیا نیوکلیرس جانتے ہیں جہاں یہاں پہ ہے لیے آپ کا کریہ ران چوک سے آگے
نہیں وہ تو نہیں جانتے ہیں
اچھا ریمس ہاسپٹل جانتے ہوں گے
ہاں
اچھا ادھرے مطلب وہیں سے پانچ کلو میٹر دوری میں ہے
ہاں
اچھا تو اور کہیں گھومنے وومنے میں کا پلان بنائے ہیں ٹورسٹ
ابھی تو فی الحال نہیں بنا پائے ہیں کیسے کام سے ٹائم نہیں ملتا ہے پر ٹائم نکال کے جاتے ہیں
ٹائم نکال کے جانا چاہیے تھوڑا موڈ فریش کرنا چاہیے ایک ہی جگہ پہ آدمی رہتا ہے تو انسان گوریا جاتا ہے
ہوں ا توح
گھومنے پھرنے سے مائنڈ فریش رہتا ہے تو یہ ابھی کیا بولتے ہیں روزگار وغیرہ آپ کا
ابھی فی الحال کرتے کچھ نہیں ہے بس جیسیلفی ہے اس میں کام کر
اچھا آپ جیسے جس ایل پی ایس میں کام کرتے ہیں نا
ہاں
اچھا ادھر کیا آپ کہاں آپ کا گھر کہاں ہوا
لسلی گنج لسلی گنج بلاک میں ہی پڑتا ہے پر میرا گاؤں کا نام کوریا ہے
مطلب ہم جیسے کہ آپ کا سسرال ہے وہاں نہیں پوچھ رہے ہیں آپ کا گھر پوچھ رہے ہیں
پاک
اچھا پٹی پڑتا ہے
ہاں
تو مان لیجیے کہ ادھر سے نزدیکی ہے آپ کا
ہاں
یہاں لااتار سے بھی اور وہاں سے بھی جسلی گنج سے بھی
ہاں
کتنا کلو میٹر ہوگا لس لی گن سر آپ لوگ کا
ہوں پکی
ہوں
تیس
تیس اچھا مطلب ایک مطلب وہی ایک گھنٹہ کے دوری پہ ہے
ہوں
اچھا فی الحال گئے تھے ہاں
ابھی تو فی الحال آئے ہیں پرسوں ہی آئے ہیں ماں کو طبیعت خراب
اچھا امی امی کا طبیعت خراب تھا
ہاں ہاں
اور ربا کیسے ہیں
ٹھیک ہے
اچھا سب کریر تو نہیں
ہاں
اور یہ کیا بولتے ہیں ادھر جو یہ ہے کہ ڈیری وری کا مطلب ملک دودھ جانتے ہیں نا جو جرسی گائی سب کا جو کیا بولتے کھٹال خھٹال
ہاں ہاں
تو ادھر اھی ہے ڈیری وغیرہ جہاں مطلب دھ پے کر لیتا ہے
ہاں میرے گاؤں میں ہے
اچھا آپ کا گھر سے کتنا کلو میٹر
زیادہ کلو میٹر نہیں ہے بس سو میٹر کی دوری میں
اچھا سو میٹر کے ریڈیس میں ہے نا
ہاں
تو آپ لوگ گھر میں پشو پالن بھی کرتے ہیں کہ
ہاں پشو پالن کرتے ہیں
اچھا سرکاری یوجنا کے تحت کہ اپنا کرتے ہیں
نہیں اپنا کرتے ہیں
جی اچھا ابھی سرکار بھی دے رہی ہے آپ کو مطلب جو جیسے گائے کے مان لیجیے دام ہے ابھی اھی پچاس ساٹھ ہزار ستر ہزار کے آس پاس دام رہتا ہے اس کا اچھا گھر گھر میں آپ کون سا گائے رکھے ہیں جرسی کا ہے کہ مطلب دیہاتی کا ہے
دےیہاتاتی سے ہی جرسی ہوا
اچھا بہار کی سینجرسی ہوا ہے ہو تو وہی ابھی سرکاری وجنا میں ہے نا کہ آپو مان لیجیے ساٹھ ستر ہزار کی جو گائے ملتا ہے وہ آپ کو سرکاری یجنا سرکار آپ کو مطلب پندرہ ہزار تیس ہار میں دیتی ہے گھر میں پشو پالن کے لیے روزگار کے لیے ڈیری میں اس سے آپ دودھ دیجیے پیسہ کمائیے ادھر اس کا یوجنا کا آپ کو پتہ نہیں چلا کسی یوجنا کے بارے میں
کاچی مطلب کون سا یوجنا نہیں ابھی تو نہیں پتا چلا ہے پت چلنے کے بعد تو
ا مچھلی پالن سب سرک دے رہی ہے آپ لوگ کا بلوک میں تو مان لےی کہ سب
تو مطلب کون مطلب یہ یہ مطلب ہے
پشو پالن وھاگ کوئی الگ نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو ہے نا جیسے کہ شہری چھیتر میں ہوتا ہے سب کام ہوتا ہے نگر پنچایت سے
ہاں پنچاتی ہاں ہاں
کلونی ہو گیا اور جو بھی مطلب سرکاری فنڈ سے جو بھی رہتا ہے تو سب کام ہوتا ہے نگر پنچایت سے وہی کام میں ہے کہ آپ کو پنچایت سے ہوتا ہے نہیں تو بلاک سے ہوتا ہے
ہوں
تو اسی میں آتا ہے آپ کا یہ جو بکری پالن ہے گائے پالن ہے مچھلی پالن ہے سب کز کا فھنڈ آتا ہے مچھلی پالن تو یہ آپ کا مرغی کا بھی آتا ہے جو فارمولا ہوتا ہے اس کا
مرغی وغیرہ کے بتخ ہو گیا یہ سب تو ہم لوگ بھی دلوا دلوائے ہیں
اچھا آپ لوگ خود دلوائے ہیں
ہاں
تو اس یوجنا مطلب کس آدھار کو مطلب کس ٹائپ کا ملتا ہے
دیدی کو جیسے مطلب دیدی فارم آتا ہے ٹھیک ہے اس کو فارم کو بھرے گی اور تین چار مہین کے بعد پھر وہی دیدی کا لسٹ میں نام آئے گا کہ کم ریٹ میں جیسے بازار میں ایک چوز ایک مطلب بچہ مطلب مرغی کے بچہ یا تک بچہ کو سٹھ روپیہ صرف روپ میں مل رہا ہے تو جو ہم لوگ کا تھرو جو مطلب وترن ہوتا ہے اس میں مطلب تیس روپیہ چالیس روپیہ ایے کر کے مطلب اس سے بازار والا ریٹ سے کچھ ڈسکاؤنٹ کر کے
چالیس پرسینٹ پچاس پرسینٹ کم
ہاں
اچھا تو اور یہ کیا بولتے ہیں اس کا پیڑ اڑ کر بھی جاتا ہوگا نا مطلب پیڑ اڑ لگانے کا اھی آتا ہے نرسری والا
آتا ہے منرگا کے تحت تو کوئی اتنا دیدی کا کھیت اتنا ہی ن ہے ابھی ہم لوگ کا ایریا ہے جو کسان مطلب کھیتی باڑی سگ سبزی والا ری ہے نا تو اتنا نہیں لگاتی ہے پر جہاں پہ نہیں ہوتا ہے مطلب ب کھیت مطلب ہے اس ٹائپ سے جو میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے اس ٹائپ میں نرسری وغیرہ لگانے کے لیے تو اس میں آم ہو آم کا نرسری لگتا ہے
اچھا آم ام کا بگان کے لیے
ہاں
تو اس میں مطلب ایسے لیج ایریا میں ہوتا ہے مطلب کسی کا ر زمین میں یہ ملتا ہے کہ ایسے ہیں
نہیں رائیتی میں ہوتا ہے ہاں خالی ایریا میں اب ایک د دیدی کا مان کے چلیے ایک اکڑ زمین ہے ایک اکڑ میں اور جگہ میں مطلب پورا بنجار ٹائپ سے ٹٹ ٹائپ سے اس میں کچھ پیدا ہوتا ہی ن سادھن نہیں ہے تو اس جگہ میں وہ دیدی لگوانا چاہے تو مطلب وہ یوجنا کا لابھ وہ دیدی کو ملے گا کہ س کہ وہاں پہ دیدی کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا اگر وہ مطلب دو سال تین سال اگر آام کو مطلب دیکھ ریکھ کرے گی تو اس سے بھی
اچھا تو اس میں مطلب پیسہ ویسا بھی لگتا ہے
نہیں نہیں نہیں نہیں ہم لوگ کی طرف سے فری ہے جیسے مطلب اس میں سو وہ
مطلب پڑ تو وہ جو جو پیڑ جو ملے گا وہ پ ملے گا بس دیدی کو صرف اور صرف ہاں زمین کا رسید ہو گیا پھر دار م مطلب ہاں اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی وہی خود دیدی چینت ہوگی اور وہ بھی چائنیز ہوگی تو اس کو بھی دیکھ کر دیکھ ریکھ کرنے کے لیے جو بھی م ہوگا وہ دیدی کو ملے گا
اچھا تو مان لیجیے کہ اگر یہ جو بکری وکری کا آپ بت ب ت کو تک کا تو مطلب جیسے کہ اسٹارٹنگ میں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو کسی کسی کے پاس تو مان لیجیے کہ سرار اس کو یہ ہے کہ آپ لیجیے اور جب بیچیے گا تب دیجیے گا اس کا لب ملتا
نہیں وہی م نہیں مطلب ایسے جو مطلب دیدی لوگ اگر کچھ بزنس کرنا چاہ رہی ہے کوئی دکان کوئی پشو پالن تو وہ دیدی کو مت مطلب ہم سی سی اے مطلب لون دوا سکتے ہیں بینک سے سات لاکھ کا لون ہوتا تا ہے اب توک کروڑ میں ہو گیا ہے مطلب سات کروڑ بھی ایک ایس ایس جی کو مطلب لون ملتا ہے پر ابھی اسٹارٹنگ میں ایک سوہ کا ایک لاکھ یہ پہلے پچاس ہزار تھا پچاس ایک لاکھ ہوا ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تک دیدی لوگ تین لاکھ تک لے رہی ہیں تو اس میں ا دیدی اکیلے مان کے چلیے پچاس ہزار لون لے کے چار گو بکری تو آرام سے خرید سکتی ہے اس سے ملب مطلب آگے بڑھ سکتی ہے اس ٹائپ سے
تو جو بینک وال ل آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب اس میں ایک کروڑ تک بھی لے سکتے ہیں
ہ تو مطلب پرسنلی اب تو مطلب پرسنل لون بھی دینے لگا لیکن وہ ساموہک روپ سے اتنا پاس ہوتا ہے ہوگا اور اس کا کریڈٹ دیکھا جائے گا اس سموہ کے
او ہو ساموہک مطلب سب کے لیے ن
ہاں جیسے سموہ کیسے جی کا کاتا ہے تو اس میں دو گ کھاتا ہوتا ہے ایک تو بینک کھاتا مطلب لون کھا ایک بچت کھاتا تو لون کھاتا سے ہی پیسہ وہ مطلب بھی ہوتا ہے تو ایک سموہ ہاں ایک سموہ میں دو لاکھ روپیہ نکالت تو چار دیدی لینا چاہے دو دیدی لینا چاہیں تو وہ دیدی کےوپر مطلب
مطلب جتنا کنٹریبیوٹ ہاں ہاں
ہاں کہ وہ جتنا سکم ہے بھرنے کے لیے لے کر کے لیکن زیادہ تر تو دیدی لوگ مطلب ہ کوئی شادی کے لیے لے لیے کوئی گھر بنانے کے لیے لیے تو تھوڑا سا بھرنے میں بھی ویسے دقت ہوتا ہے اور جو بجنس کے میں لگاتے ہیں وہ لوگ کو دقت نہیں ہوتا ہے پر منتھ بھر لیتے ہیں
اچھا مطلب جیسے کہ